او
ہاں
وعلیکم السلام
کیسی ہو
بالکل خیریت سے آپ فرمائیں آپ کیسی ہو
جی ماشاء اللہ میں بھی بالکل خریت سے ہوں بس نا میں بیٹھی ہوئی ہوں
بالکل اور بتا بالکل ہمارا بھی کھانا ہو کہ ہم بھی یے بیٹھے تھوڑے چلے تھوڑا باجی سے ہی بات کر لیا جائے آپ بتائیے آپ کا کھانا ہو گیا
جی ماشاء اللہ میرا کھانا تو نا جلدی ہو گیا جلدی کھا لے تو آ ویسے نا میں آج نا فری بیٹھی تھی تو میں نے سوچا تھا کیوں نا آج ہم موسم کے بارے میں تم کریں
بالکل ہمارے یہاں پر دیکھا جائے تو موسم کافی سہانا ہوا رکھا ہے کیونکہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے
جی ہاں بالکل ماشاء اللہ ہمارے بھی یہاں پے نا صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم نا باہر سحیح میں بہت ہی زیادہ اچھا ہو رہا ہے کل تو کافی گرمی تھی لیکن آج نا موسم میں اچھی تبدیلی آ گئی ہے اور نہ ٹھنڈی ٹھنڈی اتنی ہوا چل تی ہے باہر سے اندر جانے کا من ہی نہیں کرنا ہے کم
بالکل صحیح کہہ رہی ہمارے یہاں پے بھی کافی ٹھنڈا موسم ہو رہا تھا کیونکی برسات کا موسم آ چکا ہے تو اب تو دھوپ وغیرہ تو نکلے گی بھی نہیں کافی اچھا بھی لگتا ہے بارشوں کے ٹائم پر کبھی کبھی دیکھا جائے تو کافی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں آنے جانے میں بھی کافی دقتیں ہوتی ہیں ہم کو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے بہت ہی زیادہ دقت ہوتی ہے اور نا ہمارے یہاں پہ جو نا اس ٹائم صحیح موسم ہے بادل سے چھائے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کی بارش ہو سکتی ہے اور مجھے نا بارش کا سم بہت پسند ہے ویسے تمہیں کون سا موسم سب سے زیادہ پسند ہے
تو کبھی کبھی ٹھنڈے کے موسم میں ٹھیک لگتا ہے کیونکہ ہمیں بارش میں بھی کبھی کبھی پریشانی ہوتی گرمی میں بھی پریشانیاں ہوتی ہے تو ٹھنڈی کا موسم ہی ہمارے یہاں پر کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ نہ زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے نہ زیادہ گرمی لگتی ہے تو ایسا اچھا لگتا ہے بارش کے ٹائم پہ اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ آنے جانے میں کافی دقتیں ہونے لگ جاتی س
ہاں جی ماشاء اللہ بہت بہت اچھا فرمایا جی آپ نے مجھے نا سردیوں کا موسم سب زیادہ پسند ہے کیونکہ نہ اس موسم میں ٹھنڈا کہتی ہے اور گھومنے پھرنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ بارشوں کے ٹائم پہ بھی گھومنا پھرنا نہیں ہوتا گرمی ہو تو ٹائم پہ بھی گھومنا پھرنا نہیں ہو پاتا دونوں موسم میں گھر سے باہر نکلنے کا بھی من ہی نہیں ہوتا ہے پر ہم ٹھنڈیوں کا موسم ہی کافی اچھا لگتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا بھی رہتا ہے اور دھوپ وغیرہ بھی کافی اچھی رہتی ہے تو موسم کافی اچھا رہتا ہے سردیوں کے ٹائم پر ہمارے یہاں پر
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور آپ نے دیکھا ہوگا نا سردیوں کے ٹائم پر صبح کی دھوپ اور صبح کی گرما گرم چائے کتنا سکون دیتی ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ صبح اس ٹائم کا جو واتاورن ہوتا ہے نا تو آپ بھی اچھا لگتا ہے سکون جیسا واتاورن ہوتا ہے چائے پیتے پیتے باتیں کرنے میں الگ ہی سکون ملتا ہے اس ٹائم سے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نا آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کے ٹائم پہ نا دکان میں وہ دکان کہہ رہی ہے گھر میں بیٹھ یا پھر کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں سردیوں کی ان کو بیٹھے بیٹھے کھاتے رہو یہاں کتنا اچھا لگتا ہے
بالکل سردیوں کے موسم میں دیکھا جائے تو کھانے پینا ہو ہی جاتا ہے کیوںکہ گرمیوں کے ٹائم سے دیکھا جائے تو زیادہ تلی ولی چیزیں بھی کھانے کا من نہیں ہوتا اور ٹھنڈیوں کے ٹائم پر دیکھا جائے تو یہی چیزیں کھانے کا کافی اچھا بھی لگتا ہے اس ٹائم پر
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا ا ویسے نا آپ نے دیکھا ہوا گرمیوں کے ٹائم پہ نا دھوپ کتنی تیز ہوتی ہے باہر نکلنا بھی مشکل ہوتا ہوتا ہے اور لیکن نا گرمیوں کا ایک فائدہ بھی تو ہے
آم وغیرہ کھانے کو ملتا ہے کیونکہ اسی موسم میں آتا ہے یہ کافی اچھا بھی لگتا ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل نہا آپ نے میرے دل کی بات سنلی فریج کا رکھا ہوا عام تربوز اور جو ٹھنڈے پدارت ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ کھاؤ تو کتنی زیادہ اچھی لگتی ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہے اور آم سے تو کافی چیزیں بھی بنتی ہیں ہمارے یہاں آم رس بنتاہے آم کا پا یہ دیکھا جائے تو آم کے پاپڑ وغیرہ بھی ہوتے ہیں چار وغیرہ بنتا ہے کافی چیزیں ہوتی ہے کہ آم سے بن جاتا ہے اور ایک آم ایسی ای چیز ہے جسے ہم کچا بھی کھا سکتے ہیں اور پکا بھی کھا سکتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور نا ویسے آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے دنوں میں جو جیسے کہ جو ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہی زیادہ کھا سکتے ہیں اور نہ برسات کے موسم سے گرمآ گرم بریانی ہو بریانی کے ساتھ میں نہاری ہو اور نہا آلو کے پراٹھے ہوں برسات والے دن یا کچوڑی یا دہی باللہ یا پھر پکوڑے ہو اس کے ساتھ میں نا حلوا ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے
بالکل ہمارے منہ میں تو ابھی ابھی سے ہی پانی آ گیا اپنے اتنے سارے ونجنی کا نام لے گیا تو اور ٹھنڈیوں کا ٹائم پر ٹھنڈی چیزیں کھانے کی اچھا بھی نہیں رہتی کیونک کافی زیادہ ٹھنڈ رہتا ہے ادھر ٹھنڈی چیز کھائی بھی ہو جاتی ہے موسم کے حساب سے دیکھا جائے تو الگ الگ چیز ہے اس موسم میں یہ چیزیں کافی اچھی لگتی ہے اس موسم میں وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی دیکھو ثابت کروں سب ٹھیک ہی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی ہمارے یہاں پر کا ہے ہمارے یہاں پر برسات کے دنوں میں نا بہت ساری گڈے ہیں ہمارے گھر کے سامنے تو نا گڈو میں بہت ہی زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پانی میں کیا مچھلیاں آ جاتی ہیں اور میری امی جان کو اور میری خا لہ کو تو مچھلیاں بے حد ہی زیادہ پسند ہے ان وہ تو نا ڈیلی پر ڈے پکا پکا کے کھاتی ہیں مچھلیاں
بالکل ہمارے یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو بارش کے ٹائم پر کافی سمسیایں ہو جاتی آنے جانے میں اتنی دقتیں ہوتی ہے گڈھے وغیرہ اتنے ہیں کہ پانی بھر جاتے ہیں اس ٹائم پہ بیماریاں بھی کافی ہوتی ہیں کیونکہ مچھ مچھر وغیرہ زیادہ آتے ہیں تو ڈینگو جیسے تو بیماریا کا بھی زیادہ خطرہ رہتا ہے اس ٹائم پر تو اس ٹائم پہ یہ چیز سے بھی بچنا بھی چاہیے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نا برسات کے موسم میں کیا ہے آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی برسات موسم میں نا چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے اور واتورن ہوتا وہ تازہ ہو جاتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ہریالی کی طرف آپ دیکھو برسات کے موسم میں تو
بالکل صحیح کہہ رہی ہے برسات کے موسم میں دیکھا جائے تو کافی چیزیں ہری بھری ہو جاتی کافی اچھا لگتا کا دیکھنے کو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے نا مجھے تو بارش کی بوندوں کی آواز ہوتی ہے وہ بے بے حد ہی زیادہ اچھی ہے لیکن نا زیادہ برسا ہونے سے نا کبھی کبھی پریشانیاں بھی تو ہو جاتی ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی زیادہ پریشانیاں بھی ہونے لگی ہونے لگ جاتی ہے اور جب برشات ہوتی ہے اس میں جب مٹی کی خوشبو بھی کافی اچھی لگتی ہے ہم کو مٹی کی خوشبو کافی اچھی لگتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل مجھے بھی نا مٹی کی خوشبو بھی بےحد ہی زیادہ اچھی لگتی ہے مٹی کی خوشبو
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اس ٹائم پر پکوڑے جیسے وینجن کھانے کا بھی کافی اچھا لگتا ہے
ہاں جی انشاء اللہ بالکل بالکل آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ اگر بارش سمے پر نہ ہو تو فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی باجرا کی کھیتی ہوتی ہے نا وہ ہر ٹائم نا بارش پر ہی نربھر ہوتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی بارش کا موسم آئے تو فصل وغیرہ خراب بھی ہو جاتی ہے زیادہ بھی ہوتا تو بھی بھی خرابی ہو جاتی ہے
ہاں جی بالکل کسان جو بارش کی کھیتی کرتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو فصل نشٹ ہو جاتی ہے زیادہ بارش ہو جائے تو پھل فصل خراب ہو جاتی ہے
بالکل دیکھا جائے تو زیادہ ہے تو بھی نقصان ہوتا ہے کم ہے تو بھی نقصان ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نا سب سے زیادہ جو موسم اچھا ہوتا ہے جو بسنتریت بو آتی ہے نا پیڑوں پر پیڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور نہ نئے نئے نئے پھول اور ہاں پھول پتیاں جو آتی ہیں پیڑوں پر
بالکل اس ٹائم پر کافی اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں نئے پ تے تو کافی اچھا لگتا ہے دیکنے میں اور ہمارے آس پاس دیکھا جائے تو کچھ رنگ برنگ کے بی پیڑ وغیرہ ہے جیسے وہ گلابی کلر کے پیڑ وغیرہ آتے ہیں نا وہ بھی اس ٹائم پہ اتنے سہان اتنے سندر دیکھتے کہ دیکھنے ایسا لگتا کہ دن بھر وہ پیڑوں کو دیکھو کتنا سندر لگتا ہے اس ٹائم پر کیونکہ پرانے پتے جھڑ کے نئے پتے آتے ہیں تو کافی سندر لگتا ہے اس ٹائم پہ جو گلابی کلر کے جب پیڑ وغیرہ ہوتے جس میں پھر رنگ برنگ کی پتیاں ہوتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے پتجھڑے بھی ہوتے ہیں نا اور ان پیڑ پودوں کو بھی نا بےحد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے
بالکل یہ بھی دیکھا جائے تو کتنا اچھا کرشمہ ہے خدا کا کہ الگ الگ ریتو کے حساب سے الگ الگ چیزیں ہوتی رہتی ہے پتجھڑ کے موسم میں دیکھو تو پورے پت اپنے آپ نیچے گر جاتے ہیں اور بس رتو میں دیکھا گیا تھا پتے وغیرہ کتنے نئے نئے پتے آ بھی جاتے تھے کتنا اچ اچھا لگتا ہے یہ سب چیزیں دیکھے کہ سب واتاورن میں کتنا اچھا ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے واتورن میں کافی چہل نہل جیسی چیزیں رہتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ چلو ٹھیک ہے نا مجھے آپ سے موسم کے بارے میں گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا چلیے خدا حافظ
جی اللہ حافظ